اللام علیکم لیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی جی ب جان
وعلیکم السلام علیکم
جی بولیے
اور جناب سب کھیریے
سب کھی رہیے اچھ گ مہربانی ہے
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اور آپ کے امی ابو سب خریتے ہیں
چھ وجن
الحمد للہ اور جو ہے آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا
جی بالکل فری ہیں اب تو ٹہل رہے ہیں بازار کی طرف
اچھا کھانا وغیرہ کھا لیا کھانے میں کیا بنایا آپ
کھانے میں دال دال روٹی تھی
الحمد للہ ماشاء اللہ دال تو ہمارا بہت فیوریٹ ہے دال ہمیں بہت اچھی لگتی ہے
جی دال دال چنے کی تھی
الحمد للہ چین کی دال
جی چنے اور الد دونوں کی مکس تھی اس کے اندر بڑھیا
اچھا اچھا جی چلو اچھی بات ہے چنے کی دال جو ہے وہ وسٹ لگتی ہے بہت اچھی لگتی ہے لیکن یہ ہے تھوڑا گرمی کے حساب سے سے جو ہے آپ چنے کی ڈال کا زیادہ کھانا مت کھانا جیسے کہ اگر زیادہال کھانے سے جو ہے دست وغیرہ لگ جاتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے چنے کی دال کا آنے سے ا
جی بالکل جی پھر بھی جیسے ہمیں اگر اس چیز کا کم اپیوگ کرتے ہیں نا تو یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے
سی بات ہے سی بات ہے
تو اس میں کیا ہے جیسے ابھی کئی لوگ رہتے ہیں جو بالک بالکل زیادہ کھا لیتے ہیں زیادہ پی لیتے ہیں تو پھر ان کو کیا ہے انہیں دقت نہیں آتی لیکن ان میں کبھی پیٹ درد کرنا کبھی سر درد کرنا خاسی جو زکام بخار انہوں نے میں کیا ہے زیادہ دقت آتی ہے
سے ایک بات ہم فرمائیں ایک بات یہ فرما رہے ہیں ہم آپ سے کہ ایک بار بتائے کہ جو دال چنے کی دال ہے نا ماشاء اللہ ٹیسٹ تو اچھی لگتی ہے ویسے کھانے میں دیکھا جائے تو ماشاء اللہ مزہ آتا ہے کھانے میں چنے کی دال جو ہے اگر اس میں لونگ اور کالی مرچی ڈال کے بنائے تو ماشاء اللہ سواد اتنا ڈبل ہو جاتا ہے مزہ آ جاتا ہے کھانے میں الحمد للہ جیسے کی کوئی نان دال جو ہوتی ہے نا نان دال نان دال کی طرح ٹیسٹ لگتا ہے نان دال آپ نے جانتا ہوں نان دال کبھی کھائی ہے آپ نے
جی نہیں ابھی تو خیر نام سنا ہے اس کا کافی اچھی ہے یہ
جی نان دال جو ہے نان دال کیا ہے جیسے کہ اگر چنے کی دال میں جو ہے اگر آپ جو ہے تھوڑا گوشت وغیرہ چکن وغیرہ ملا کے اگر ڈال کے بنایا جائے تو ماشاء اللہ اتنا ٹیسٹ ڈبل اور اس کو تندوری جو روٹی آتی ہے نا
جی جی تندوری کھا چکے ہیں کافی شاندار ہوتی ہے
اچھا اچھا جی اگر دال کے ساتھ کھائے دال میں بتاؤں اسے کھانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو دال میں جو ہے اس کو کس طریقے سے کھائے جیسے کہ آپ نے دال جو ہے پلیٹ میں لے لی ٹھیک ہے پلیٹ میں دال لینے کے بعد میں جو ہے اس وہ جو ہے گرم دال جو رہتی ہے اسی کے اندر تندور کی روٹی کو تھوڑے ٹکڑے کر کر کے چور کے کھائے تاکہ گرم گرم کے اندر جو ہے وہ تندوری روٹی اچھے سے گل جاتی ہے
جی بالکل ماشاء اللہ بالکل صحی ہے
پھر آپ ایک ایک لقمہ کھائیے ماشاء اللہ کیا مزہ آئے گا آپ جو ہے اگر آپ ایسے خود تندوری کی روٹی اگر سبزی سے لگا لگا کے کھاؤ گے نا لکم میں برک تو اس سے زیادہ آپ جو ہے سور کے کھاؤ گے تو م کھیلا زیادہ کھلاو میں آئے گی اور ٹیسٹ بھی ایک نمبر لگتی ہے
جی بالکل لیکن آپ سے ایک بات کہ ہیں حضور جیسے کہ آج آپ اکیلے اگر کسی چیز کو کھاتے ہو نا تو وہ اتنی ٹیسٹ نہیں لگتی اگر آپ اسی چیز کو اگر پریوار کے سات بیٹ کھاؤ اور ساتھ بیٹھ بیٹھ کے کھاؤ گے تو وہ اس سے آپ جہاں ایک روٹی کھاؤ گے نا وہاں آپ کو تین روٹی پائے گی
اللہ ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے یہ ہمیشہ کھانا اگر اکیلے میں کھائے تو مزہ نہیں آتا انسان کا کھانا جو ہے اگر اکیلے میں انسان کھا ہے تو کانا جلد بازی میں کھا ہے اکیلے میں پرکشا نہیں ہوتی جلد بازی میں دو منٹ کے اندر پانچ منٹ تو پہلے ختم کر کرا کے فری اور اگر رشتے دار یا اپنے فیملی کے ساتھ میں اگر بیٹھ کے کھائے تو ماشاء اللہ ٹیسٹ بھی لگتا ہے اور دھیرے دھیرے کھلے بھی آتا ہے ماسک ال الب مزہ بھی آتا ہے کھانے میں
جی بالکل مہمانوں کے ساتھ کھانے میں کافی الگ ہی مزہ ہے کہ کیونکہ وہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گھر آتے ہیں نا تو ان سے بولنا بتڑانا وہ ہمیں کافی اچھا لگتا ہے کافی اچا فیل ہوتا ہے ان کے ساتھ اب
صحی فرمایا آپ بکل صحی فرمایا یہ بات تو آپ کے بولنا نے بڑے بھی معائش ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے جی پریوار کے ساتھ اور اپنے فیملی کے ساتھ میں اگر آپ بیٹھ کے کھانا کھاؤ گے تو ماشاء اللہ اچھا رہتا ہے اور جو ہے اگر کوئی رشتے دار وغیرہ آ جائے یا کوئی پڑوس وغیرہ دیکھ لے کھانا کھاتے ہوئے ہمیں تو ماشاء اللہ وہ ہماری تاریخ کرتے ہیں بولتے ہیں کتنا اچھا پریوار ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ماشاء اللہ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں کتنا پیارا لگتا ہے تو وہ جو رشتے دار جو پڑوسی وغیرہ ہے وہ دوسروں کو بولتے کہ ایسا پریوار ہے اگر وہ پڑوسی کے اندر اگر معلوم تو کوئی انمن وغیرہ ہو رہی ہو یا بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تو وہ اپنے پریوار میں بتاتے ہیں پھر کہ دیکھیے ہم نے بغل میں دیکھا ہے وہ پڑوسی جو ہے مل جل کر سب بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھا لے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں جب پھر جوب پھر کیا ہے پھر انوں کی بھی اچھا ہوتی ہے ساتھ اس میں بیٹھ کرھانا کھانے کی صحیح فرمایا میرے حضور
جی بالکل سچے ماشاء اللہ
آپ بھی فرمائیے اور
جی دیکھا جائے تو کافی اچھا لگتا ہے ہمیں جب مہمان آتے ہیں تو گھر پہ
ہاں ہاں ہاں بیس
جی کیونکہ کافی دنوں کے بعد آتے ہیں نا تو کافی من خوش ہوتا ہے اپنا بھی
جی جی جی جی دیکھیے مہمانوں کو جو اگر بات کی جائے مہمانوں کی تو مہمان کو کیا ادھکتر گھومنے کا مزہ جو ہے جو بارش کا ٹائم آتا ہے بارش کا جو موسم آتا ہے ماشاء اللہ اس ٹائم پہ اچھا لگتا ہے بتائی آپ جانتے ہو اس بات کو
جی بالکل بالکل کافی برساتوں کے موسم میں سردی کے موسم میں جب مہمان آتے ہیں نا تو کافی اچھا مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ یار آج آج اور رک جاتے تو کافی ا
ب سر ب سر صحی فرمایا
یعنی کہ بالکل ان کو چھوڑنے تک کا من نہیں کرتا تاک آ آج تو رکو بہت زوری کرتے ہیں رکونے کی پھر بھی بچارے وہ بھی کیا کام دھندے چھوڑ کے آتے تو وہ نہیں رک پاتے لیکن بہت من دکھتا ہے ہمارا بھی بہار کی اوج عا رہی ہے
دیک سک بھائی سب صحی فرمایا ہو ج رہا آپ نے دیکھیے ہمارا آپ جو ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے وہاں کہیں بندہ وغیرہ ہے
ہاں ہے پاس میں ہے ہمارا بندہ
تو بندہ آپ کا بڑا ہے یا تھوڑا چھوٹا ہے
نہیں بڑا ہے بندہ جیسے خوب بڑا ہے منگر ہے اس کے اندر کافی ف اورڑ جیو جنتو ایم مچھلیاں ہیں کافی اچھا دیکھ لینا لائک نظارہ ہے
ماشاء اللہ الحمد للہ جی دیکھیے ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے اگر مگر مقشے بندے میں تو آپ جو ہے تھوڑا کبھی گھومنے وغیرہ جائیں تو تھوڑا دھیان سے جائے کیونکہ دیکھو مگر مک وہ چپ چاپ سے پانی کے اندر بیٹھا رہتا ہے اگر ہم مانو کہ گھومنے تو یا کوئی سیلفی لینے کے لیے اگر بندے کے آس پاس جائائے نہر میں یا بیٹ دیں یا پانی وغیرہ پی لیں تو پیاس لگتی ہے تو کبھی پانی نہیں دکھتا تو بہت سے انسان بندھے کے پانی بھی دیکھو اچھا پانی رہتا ہے یہ انسان کی سوچ گ یہ انسان کی یہ سوچ غلط ہے کہ بندے کا پانی گندا ہوتا ہے یہ غلط بات ہے یہ کہ گندگی جو نیچے بیٹھ جاتے ماشاء اللہ اللہ قدرت اس کا اللہ کی قدرت کا نظام ہے اللہ پاک خھ پانی کو پاک کر دیتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے آپ نے جو بات کہی ہے اس کو ہم یاد رکھیں گے ماشاء اللہ آپ نے جو بات کہی ہے اس سے ہم کسی اور کو بھی بتائیں گے کہ بھائی ایسا ہوتا ہے تو آپ کی بات سے کتنے لوگ سہمت
وسک ویسک الحمد للہ نہیں دیک کہ اچھی بات ہے اگر اپ بتاؤ گے تو ماشاءاللہ بتانا کہ بندے کا جو پانی ہوتا ہے دیکھیے سوز بدلنی پڑتی ہے انسان کو بھی انسان اللہ تعالی جو ہے اس پانی کو جو ہے پاک کر دیتا ہے پاک کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ بار اور جو ہے تھوڑا بغیر کا مگر کا خاص طور پہ دھیان رکھے اگر مگر مقش وغیرہ ہو آپ کے بندے میں تو تھوڑا دھیان رکھے کیکہ مگر مچ چپ چاپ سے پانی میں بیٹھا رہتا ہے وہ اچانک حملہ کر کرتا ہے اچانک سے حملہ کرتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ کب دبوچ کے وہ بیچ نہر میں لے کے جاتا ہے پھر بیچ بندے کے اندر لے کے جاتا ہے گہرے پانی میں تو انسان کیا پھر انسان کو چھوڑنا بہت مشکل ہے مگر مک کے منہ میں اگر اخبار آ جاتا ہے انسان تو مگر مت چھوڑ نہیں پاتا اسے جب تک اس کی جان نہیں نکلتی جب تک وہ کچھ نہیں کرتا
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے حض بالکل جو منگر جو ہوتے ہیں کافی پ زیادہ میں نے سردی اس کے برساتوں کے اندر ہی یہ گھٹنا زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ آج سے کافی ہوتے ہیں جیسے کسی کے پاس ہو کے نہر گزرتی ہے یا کوئی تالاب ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کے اندر کیا پانی بھر جاتا ہے تو اس ٹائم پہ باھ آتا نا تب جا کے کافی زیادہ یہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ گھٹنا دیکھنے کو ملتی ہے کہ آج وہاں پہ لنگر نے اس کو پکڑ لیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا تو یہ زیادہ دیر برساتوں کے دنوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے
جی دیکھیے آپ نے جو ہمیں ہم نے جو آپ کو بتایا بندے کے بارے میں بندے میں کا پانی کس طریقے سے رہتا ہے اور کس طرح سے ہمیں گھومنا پھرنا چاہیے تو آپ جو ہے اپنے آس پاس پڑوسی اور اپنے جو رشتے دار ریلیٹیو جو آپ کے پاس اگر گھومنے وغیرہ آ جائیں تو ان کو بتائیں ان چیت کے بارے میں بتائیں گے آپ انشاء اللہ
جی بالکل بتائ گے سجور آپ نے بالکل صٹھیک کہا آپ کی بات میرے دل کو چھو گئی کافی اچھا ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے جو آج مان کے جو لوگ آپ کی بات سے ہم کتنے جنوں کو کوئی یہ چیز کی سلاح ملے گی کہ پانی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے پانی میں گغس سے پہلے ہمیں منگل کو چیک کر لینا چاہیے کوئی جیو جنتو کوئی کچھ تو نہیں ہے پانی کے کے اندر تو اس سے کیا ہے کافی زیادہ جو وہ ائے بھروسے مند جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے سے پتا چل جاتی ہے نا آدمی کو تو پھر اس چیز سے وہ ڈر کہ ہمیشہ یاد رکھتے تا اس چیز کو
تک دیکھیے بالکل اچھی بات ہے دیکھیے میں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ان شاء اللہ آپ سے ہماری پھر بات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ اللہ حافظ خدا حاظ
اللہ حافظ